آپ بول م
جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ورکاتہ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام
اور کیسی ہیں ب جی آپ
جی میں الحمد للہ میں خریت سے ہوں جی جی اللہ کا شکر ہے
ا ی اور کھانا وانا ہو گیا باجی آپ کا
جی جی الحمد للہ آپ ہی کے فارغ ہو گئے
جی جی ماشاء اللہ ٹائم بھی بہت زیادہ ہو گیا اور بتائیے بجی ن بول ب
اور سب اللہ کا کارا میں سب بڑھیا
بیےشا اللہ اللہ کا تو گرم ہونا ہی چاہیے باقی کیونکہ اللہ تو ہمارے لیے سب کچھ ہے ہم اللہ کے راستے میں چلیں گے تو اللہ ہمیں اچھی اچھی باتیں سکھانے کا ملے گا اور ہم کو یہی موقع ملے گا کہ ہم دوسروں کو بھی سکھانے کا موقع ملے
جی
اللہ ال اللہ مطلب اللہ دنیا میں مطلب جتنے بھی لوگ ہیں ہر لوگوں کو اللہ کے راستے میں چلنا چاہیے نیکی نیکی کمانا چاہیے کیونکہ ہر چھوٹی چھوٹی نیکیوں میں اللہ پتا نہیں کون ن پسند آ جا کہ ان نوں کے بدلے اللہ مجھے اور اور بھی اچھا مطلب ہر مطلب اور بھی اچھا کر د کیونکہ اللہ کو ایک ایک نےیکیاں پسند رہتی ہیں
جی جی
جی جی اور باجی چلیے تھوڑی سی اس میں بات کر لے رہے ہیں کہ مطلب اور تب موبائل اور آج کل کے جو آگ ہیں موبائل مطلب کیا نقصان ہے کیا فائدے ہیں ٹھیک ہے جی یہ بول رہے تھے موبائل جیسے کہ اب موبائل اچھی چیز بھی ہے اور موبائل بری چیز بھی ہے موبائل سے ہم جی موبائل سے ہم اچھی چیزیں بھی متج ہم کو کوئی دعا یاد کرنی ہو کوئی مجھے یاد کرنی ہو ہم اس میں سرچ کر کے سوریہ بھی یاد کر سکتے ہیں جی تو اس میں سوریہ بھی یاد کر سکتے ہیں اور بری چیز یہی ہے کہ اگر کوئی مطلب کوئی اگر جیسے غلط استعمال کر رہا ہے موبائل کا تو یہ غلط چیز ہے کہ ابھی ہمارے پاس آئے ہیں تو ہمیں اچھے ہی کچھ کرنا ا اچھا ہی کچھ کرنا چاہیے
ہ بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ لیکن بہت سے لوگ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں
جی بالکل آپ نے صحی بولی موبائل کو بھی بہت لوگ غلط یوز میں کرتے ہیں موبائل سے یہ مطلب بہت سی چیزیں جو رہتی ہیں جیسے بچوں کے آج کل بچے کتنا موبائل دیکھ وہ چھوٹے چھوٹے بچے رہتے ہیں ان کی آنکھوں میں بھی دقت آتی ہے آنکھوں میں
کام ہی نہیں کرتے وہ
چھوے گھر میں بچے رہتے ہیں جب بچوں کو بولو کانا کھاو تو بنا موبائل کے بچے ب کھانا نہیں کھاتے ہیں اور جب تک انہیں بچوں کو موبائل نہیں دو تو وہ رونے لگتے ہیں بچے جید کرنے لگتے ہیں اور آج کل یہ ب اور جو اسکولوں وغیرہ میں جو سلیبس وغیرہ آتے ہیں تو یہی بچوں کے آج کر کے تو موبائل میں بھی آتے ہیں بچوں کو سوچو ماں باپ بچے مطلب ان کے ماں باپ اپنے بچے موبائل نہیں دیں تو بچے کو تو دینا پڑتا ہے کیونکہ سلیبس سے سارے رہتے ہیں ان کو اور اگر یہی میں جیسے ماں باپ کے پاس ٹائم نہیں ہے بچے کو موبائل دے دی ہیں تو بچے تو اس لیے پڑھائی کم کرتے ہیں گیم زیادہ کھیلتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ مطلب اپنا ٹائم وہ کر کے بچوں کو ساتھ بیٹھنا آا چاہیے پڑھانا چاہیے کہ ہماری بائی
کا نصان پڑھائی لکھائی کا بھی نقصان ہوتا ہے بچے برباد بھی ہو جاتے ہیں
جی تو وہی نہا بولے کہ مطلب ایسے موبائل میں د دی اور میڈم مطلب اس اسکولوں کو بھی صحیح کہ بچے ایک ایک کر کے وہ ڈائریکٹ ماں باپ کے اس میں گروپ میں ڈال دیتے ہیں مطلب ایک گروپ بناتے اس میں ڈال دیتے ہیں کہ سارے بچے اسی میں سے دیکھ لے ہر ماں اپنے بچوں کو پڑھانے بیٹھا ہے تو یہ چیز ہے اور موبائل سے جیسے کہ ہم موبائل سے بھی یہ پر مطلب کچھ بھی ایپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں جیسے مجھے کچھ منگانا ہے آن لائن ڈیلیوری وغیرہ تو اس میں مجھے فائدے ہیں مطلب اچھے ہمارا ٹائم ہی بچتا ہے ٹائم ہی بچتا ہے ہمیں کچھ اچھا لگتا ہوتا تو میں آن لائن گ
آ بھی جاتا ہے
جی بالکل ترنت آ بھی جاتا ہے بٹ کچھ اچھے سامان بھی آتے ہیں کچھ برے ہو جاتے ہیں اور تو لیکن یہ چیز اچھے ہیں کہ آج کل کے مطلب موبائل میں بینک دوارا نہ جا کے موبائل سے رانزیکشن کر دو موبائل سے ہی اپنا
آسانی ہو گئی ہے
جی ج
یہ سب چیزوں کی بہت آسانی ہو گئی ہے
جی
جی
جی دس م جی تو وہی تو مطلب موبائل ہاں موبائل کے بھی بہت سارے نقصان ہیں فائدے ہیں اور ب ج زیادہ سے زیادہ موبائل گیم کھیلتے ہیں تو مطلب اچھی چیز ہے لیکن بری چیز بھی ہے دونوں ہیں اگر جن کے لیے
ایسا نہیں ہے اگر آپ صحیح استعمال کر ہیں تو اچھی ہے برے کرتے ہیں تو پھر تو برا ہی
جی اللہ ہدایت دے ہر انسان کو جو برے راستے میں چلنے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے برے راستے سے چ مطلب ہم ملب برے راستے میں نہیں چلے ان کو بچائے برے راستے سے
بالکل صحی فرما رہی ہیں آپ لیکن آج کل آ کل کے بچے بنا فون کہاں کھاتے ہیں
بالکل بالکل بنا بچے ہاں جب تک بچوں کو موبائل ہی دو تو بچے کھانا نہیں کھائیں گے جب تک موبائل نہیں دو تو بچے سنیں گے نہیں کچھ بولو بچوں سے تو بچے پہلے بولیں گے کہ پہلے ان کی ڈیمانڈ رہتی کہ آپ مجھے موبائل دیں گی پھر اس کے بعد میں یہ وہ کروں کروں گی تو یہی سب کرنا پڑتا ہے ہاں تو وہی اور مان لیجے م آج کل کے موبائل میں بھی ریچارج وغیرہ کروانے پڑتے ہیں اور مطلب ایک طریقے سے بہت اچھا موبائل اور ایک طریقے سے دیکھا جائے تو بہت برا ہے اور جب انسان لوگوں کوگ لگتا
برا ایسا ہے کہ لوگ لوگ نہیں نہیں برا ایسا ہے کہ پہلے کے لوگ فری ہو کے ایک دوسرے سے بیٹھ کے راابہ کرتے تھے اب ایسا ہے کہ آپ اپنے میں بھیجی ہم اپنے میں
جی جی بالکل آپ نے صحیح بولا جی آپ نے صحیح فرمایا بھجی وہ یہ بات تو آپ بالکل صحی بول رہی ہیں باجی کہ راسہ تو کرتے ہیں جو بچے مطلب اپن جو پہلے کے زمانے میں جو بیٹھ کے باتیں ہوتی تھی وہ باتیں بھی کیا بات ہوتی تھی آج کے ڈیٹ میں اتنا لوگ موبائل میں گھس گئے کہ ایک دوسرے کے پاس
صحی بات ہے صائی بول
ہاں تو آج کل کسی کے پاس بیٹھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے اتنا موبائل کے اندر گھس گئے ہیں کہ اگر کوئی موبائل چلا رہا ہے اور سامنے سے کوئی آواز دے رہا ہے تو وہ اتنا موبائل میں بزی رہتے ہیں کہ ان کو سامنے والے تک کی آواز نہیں سنائی دیتی جب تک ان کے پاس م نہ جاؤ تو پھر بولیں گے جی کیا ہے امی بولیے یہ وہ دنیا بھر کی اور موبائل میں ریچارج وغیرہ نہیں ہو جا نہیں رہتے تو کتنے لوگ وہ ہو جاتے ہیں مطلب ب چانس ہو جاتے کہ موبائل میں نہیں ہے ہاں تو یہ غلط چیز ہے کہ ہمیں جو چیز ہمیں ہم کو ہمیں اللہ کی راس میں چلنا چاہیے ہمیں نیک کام کرنا چاہیے تو لوگ باگ ایسے موبائل میں وہ رہتے ہیں بزی رہتے ہیں کہ آج کل کے سبی نماز روزے سے اتنے دور ہو گئے اللہ نماز روزے کی توفیقات انسان کو دے پڑھنے کی توفیق پھ د جی جی
اور اور بتائیے باجی آپ
اور خیریت سے ہیں
جی خیریت بھی ہونا چاہیے اللہ کا شکر شکر بھی کرنا چاہیے کیونکہ جب اللہ کا شکر کریں گے تو اللہ ہم سے خوش ہوں گے بے شک و اللہ سے خوش ہوں گے تو ہماری ہر مشکل ہر پریشانی دور ہوگی مجھے کز مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ میرے سے تو اللہ ہی خوش ہے اور مجھے انہیں کو خوش کرنا باقی کہ دنیا کو دنیا کو مجھے کچھ نہیں ہے صرف میرے مجھے صرف اللہ خوش کرنا ہے اور وہی میرے کرتے مطلب دنیا کو رکھ والے وہی ہے دنیا میں دینے والے ا عبادت گاہ جو روزے نماز کرتے اللہ ان کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں ہمارا دل خوش ہوتا ہے اور رکش دینے والے اللہ ہے اور اللہی سے مانگنی چاہیے لوگ آج کل اتنے پریشان رہتے بالکل وہ کچھ نہیں کریں گے ایک تماش بالکل ایک تماشا بنے گا اور اللہ سے ہم مانگیں گے تو اللہ ہمارے بہت پیار سے ہماری بات سنیں گے اور ہماری باتوں کو وہ غور سے سنیں گے پھر وہ کیونکہ اللہ ان دعاؤ میں کون فرما دیں گے
جی جی بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ
جی تو ہمیں بھی ال اللہ کے باتوں پہ عمل کرنی چاہیے اللہ ہمارے لیے جو بھی کرتے ہیں بہتر سے بہترین کرتے ہیں
زیادہ تر اپنمل عمل کرنے کی کوشش کرے تو بہتر ہے
جی بالکل عمل کرنے کی کوشش تو کرتا ہے اللہ ہم سب کی ا تو مطلب کوششوں کو مطلب قائم رکھے ہم لوگ جو دین کی بات پھیلاتے ہیں وہ اس وہ لوگ دن کی راستے میں چلے اور اچھی نیک باتیں کرے جو ہم سیکھتے ہیں وہ ہم دوسروں کو سکھاتے ہیں شاید ان کی وہ دوسروں کو سکھانے سے س کہ مطلب جو وہ رہتی ہیں نیکیاں سکھانے سے اللہ ان سے ہی بہت خوش ہوتے ہیں
سک صحیح فرما رہی ہیں آپ جی ہم نے کہا بالکل
جی جی بالکل آپ صیح بول رہے ہیں تو ہمیں بھی ہم بھی ہم بھی کوشش کریں گے کہ ہم سے بھی مطلب ایسے کوئی گنااہ نہ ہو جس سے اللہ میرے ناراض ہو ہمیں بھی وہی کام کرنا چاہیے جس سے میرے اللہ خوش ہو
تو یہی کرنا چاہیے پھر اللہ کے نظر میں کیا صحیح ہے کیا غط وہ تو اللہ بت رہ جان سکتا ہے باقی اپنے طریقے سے تو اچھا ہی کرنا چاہیے بالکل
کہتے ہیں نا اللہ چھوٹی چھوٹی بھی نیکیاں دیکھتے ہیں تو وہی نیکییا شاید ہماری ایک چھوٹی چھوٹی نیکی اللہ کو میری پسند آ جائے تو اللہ ہمارے ہمارا سب کچھ اللہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کو شکر بھی کرنا چاہیے ہر چیز میں
بے شک اٹھتے بیٹھتے اللہ کا نام لیتے رہنا چاہیے
تو اس میں بھی اللہ رہی ہیں اللہ دینے والے کو دیتے ہیں اللہ سب کو خوش رکھے اور ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفی آدا دے چلیے باجی آپ سے سے بات کر کر بہت اچھا لگا ان شاء اللہ میں آپ کی آپ کی اللہ حافظ